ال علیکم
وعلیکم السلام السلام علیکم بھائی ٹھیک ہو
الحمد للہ الحمد للہ بھائی آپ ٹھیک ہو
ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہو اچے سے
شکریہ شکریہ پر سب ٹھیک ہے
ہاں ہاں سب ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے میری آواز آ رہی ہے اچھے سے
بالکل آ رہی ہے بڑی بڑی اچھے سے آ رہی ہے بالکل
اور بتاؤ کیا حال چال موسم ٹھیک ہے وہاں کا
بس بہت گرمی ہو رہی ہے آج کل جو ہے نا دھوپ پڑ رہی ہے آج کل جو ہے موسم بہت گرمی ہو رہی ہے
ہاں ہاں لیکن یہاں پہ اتنی دھوپ نہیں ہے موسم بہت ہی اچھا ہے
چلو شکریہ اللہ کا
بالکل
تو کس موضوع پہ بات کریں ہم
جی ہم جناج ہم دوست کی اہمیت پر جو ہے اس پر ہم بات چیت عائش کریں گے
اوکے ٹھیک ہے بھائی
بالکل
تو پتا ہے
جو نا انسان ایک ج نا اجتماعی مخلوق ہے وہ اکیلے زندگی نہیں گزار سکتا ہے
نا زندگی کے سفر میں ہمیں بہت سارے رشتے ملتے ہیں کچھ جو ہے نا خون سے رشتے ہوتے ہیں جیسے ماں باپ بھائی بہن اور جو ہے نا کچھ رشتے ہم خود جو ہے نا چنتے ہیں
ہوں
ان انیں چنے ہوئے رشتوں میں جو ہے نا سب سے خوبصورت اور جواہ ن ام رشتے
ا دوست کا ہے ہاں بالکل بھائی جو یہ ہے نا انسان فطرتن ایک سماجی مخلوق ہے وہ تنہا زندگی نہیں گزار سکتا ہر انسان کو اپنی زندگی میں کسی نہ کسی دوست کی ضرورت ہوتی ہے اور دوست تو وہ ہوتا ہے جو خوشی اور غم دونوں میں ساتھ دے مشکل وقت میں حوصلہ بڑھائے یا ہمیشہ سچائی اور بلائی کی طرف رہنمائی کرے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اچھا دوست اللہ کا بہت اللہ کی بہت بڑی نامت ہوتی ہے
بالکل جو نا دوست ایسے جو ن جذبہ ہے جوو کسی بھی نفع نقصان کا جو ہے نا یا خون کے رشتے کا جو ہے نا محتاج نہیں ہوتا ہے یہ جو یہ دو دلوں کا وہ جو ہے نا تال میل ہے جو مخلص جو ہے نا جذبات پر جو ہے نا مبنی ہوتا ہے ایک اچھا سچا دوست زندگی کہ ہر موڈ پر جو نا آپ کا ساتھ دیتا ہے جو نا چاہے خوشی ہو یا غم وہ آپ کے ساتھ رہتا ہے
ہاں بالکل بھائی اور جو یہ دوست ہے نا دوست انسانی زندگی کا بہت اہم حصہ ہوتا ہے اچھا دوست جو ہوتا ہے وہ انسان کو نیک راستے پر چلنے کی تعلیم دیتا ہے اس کی غلطیوں کی نشاندگی کر اور اسے بہتر انسان بنانے میں مدد کرتا ہے جب انسان اداس یا پریشان ہوتا ہے تو دوست اس کا حوصلہ بڑھاتا ہے اور اس کی ہمت بڑھاتا ہے
بالکل جو ہے نا زندگی میں دوست بنانا جو ہے نا آسان ہوتا ہے لیکن ایک سچا اور جو ہے نا مخلص دوست جو ہے نا ملنا خوش قسمتی کی جو ہے نا بات ہے مشہور کہاوت یہ ہے کہ دوست وہی ہے جو جو نا مصیبت میں آپ کے آپ کے کام آئے
ہاں بالکل دوست مطلب جیسے اچھا دوست ہوتا ہے ویسے برا دوست بھی کبھی کبھی بن جاتا ہے اس سے نقصانات بھی ہوتے ہیں جس طرح اچھا دوست انسان کی زندگی بنا سکتا ہے اسی طرح برا دوست اسی انسان کی زندگی تباہ بھی کر سکتا ہے برے دوست بری صحبت جھوٹ نشہ لڑائی جھگڑا ا غلط عادتوں کی طرف لے جاتے ہیں اس لیے ہمیشہ اچھی صحبت اختیار کرنی چاہیے
بالکل جو نا زندگی میں دوست جو ہے نا بنانا آسان ہے جو ہے نا ایک سچا دوست آپ کی کامیابی پر جو ہے نا حسد نہیں کرتا ہے بلکہ آپ سے زیادہ خوش ہوتا ہے جب آپ جو ہے نا راستے میں بھٹک جو ہے نا بھٹک بھٹکتے ہیں لگ بھٹکنے لگتے ہیں تو وہ جو ہے نا آپ ایک استاد کی طرح آپ کو صحیح راستہ دکھاتا ہے وہ آپ کی خامیوں کو جو ہے نا لوگوں کے سامنے نہیں جو ہے نا اچھالتا ہے بلکہ تنہائی میں آپ کو سمجھاتا ہے کہ آپ کو سمجھاتا ہے کہ غلط اور ٹھیک کیا ہے
ہاں بالکل وہی اور جو ہماری ایج ہوتی ہے بیس چوبیس سال کی اٹھارہ سال کے بعد لائ اس مطلب اس میں جو یہ دوست بنتے ہیں یہ سب سے زیادہ جو ہے نا ہماری زندگی کو اثر کرتے ہیں اگر اس ٹائم میں اس وقت میں ہمیں اچھا دوست ملے جو ہمیں پڑھائی میں مدد کرے مشکل مضامین سمجھ سمجھنے میں مدد کرے ٹھیک ہے اور اچھھی اچھے راستے کی طرف لے جائے تو وہ ا اچھا ہے لیکن اگر اسی ٹائم میں اسی وقت میں ہمیں برا دوست ملے تو وہ ہمیں ساری زندگی مطلب تباہ کر سکتا ہے ہماری ساری زندگی خراب
دوست صرف جو نا گپے مارن د جو نا
ہوں
گھومنے پھرنے کا جو ہے نا نام نہیں ہے بلکہ جو ہے نا اس کے جو ہے نا ہمارے زندگی پر جو ہے نا گہرے اثات ہوتے ہیں چونا نفسیاتی چونا آج کیی باغ دڑ باگ دوڑ کی بری زندگی میں ہر انسان کسی نہ کسی جو ہے نا ذہنی تناور کا شکار ہے جو ہے نا ایسے میں جو ہے نا ایک دوست ہی جو ہے نا ہو ہے جس کے سامنے تم اپنے دل جو ہے نا اپنے دل کا جو ہے نا حال بنا کیا کسی ڈر کے جو ہے نا رکھ سکتے ہیں اپنے جذبات کو جو ہے نا دوستوں کے سامنے شیئر کرنا جو ہے نا دل دل کا بوجھ جو ہے نا ہلکا کر لیتا ہے ہماری مینٹل ہیلتھ جو ہے نا کے لیے بہت ضروری ہے
ہاں بالکل بھائی جو اچھا دوست ہے اس میں ہی خوبیاں ہوتی ہے جو اپنی بولی وہ سچ بولتا ہے ایماندار اور وفادار ہوتا ہے مشکل وقت میں ساتھ دیتا ہے بری عادتوں سے بچاتا ہے نیک مشورے دیتا ہے ہمیں ٹھیک ہے یا دوسروں کی عزت کرتا ہے جو اگر ہم اس کو کوئی راز کی بات بول اس کو اپنے تک ہی رہتا ہے رکھتا ہے کسی اور کو نہیں بولتا ہے ٹھیک ہے اور جو اگر ہم کامیاب ہو جائے تو اس کو حسد نہیں ہوتا ہے وہ بھی ہماری کامیابی دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے اور ہمیں زیادہ ہمیں ہمیں بولتا ہے کہ تم اور کچھ کر لو
بالکل جو ہے نا زندگی جو ہے نا ہمیشہ ایکک جو ہے نا جیسی نہیں رہتی ہے کبھی کبھی جو ہے نا ایسے حالات آتے ہیں جب انسان بالکل ٹوٹ جاتا ہے چاہے وہ جو ہے نا پڑھائی کا پریشر ہو یا کیریئر کی فکر ہو یا جو ہے نا خاندانی مسئلے ایسے وقت میں جب جو ہے نا جب سب چ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تب ایک جو ہے نا سچا دوست ہی آپ کی جو ہے نا ہاتھ تھما دیتا ہے وہ آپ کے جو ہے نا غم میں شریک ہوتا ہے
ہاں بالکل بھائی جو نا دوستی جو ہے انسانی زندگی کا سب سے خوبصورت رشتہ ہے یہ رشتہ خون سے نہیں ہوتا خون کا نہیں ہوتا ہے پر پھر بھی اکثر خون کے رشتوں سے زیادہ محبت ثابت ہوتا ہے ایک جو سچا دوست ہوتا ہے وہ ہماری کامیابی پر دل سے خوش ہوتا ہے جیسا میں نے آپ کو ابھی بولا یا جو اچھا دوست ہوتا ہے وہ انسان کی اخلاق کو سنوارتا ہے وہ ہمیں سچ بولنا نبھانا بزرگوں کی عزت کرنا یہ سکھاتا ہے
بالکل
جو ج دوست بناتے وقت جذباتی نہیں کرنی چاہیے جلد بازی نہیں کرنی چاہیے جو ہم اکثر کرتے ہیں ہمیں ایسے افراد کو دوست بنانا چاہیے جو مطلب ہمیں سچ ب بولتے ہو جو والدین کے کی عزت کرتے ہو محنتی ہو ذمہ دار ہو بری عادتوں سے دور ہو
بالکل جو ہے نا ہم جیسیے ہی جو ہے نا صحبت میں رہتے ہیں ویسے ہی بند جاتے ہیں اگر ہماری دوست جو ہے نا اچھی محنتی اور جو ہے نا نیک اخلاق والے ہ تو اس کا جو ہے نا اثر ہماری شخصیت پر بھی پڑ پڑے گا اچھے دوست جو ہے نا ہمیں نئے خواب دکھانا جو ہے نا اور انہیں جو ہے نا پورا کرنا سکھاتی ہے وہ ہم ہمارے اندر جو ہے نا کانفیڈنس پیدا کر لیتے ہیں
ہاں بالکل بھائی اور بھائی آخر میں یہی بولوں گا میں کہ دوست زندگی کی سب سے قیمتی نعمتوں میں سے ایک ہے اچھا دوست انسان کو کامیابی خوشی اور نیک راستے کی طرف لے جاتا ہے جبکہ برا دوست تباہی کا ثابت بن ج سبب بن جاتا ہے اس لیے ہمیں ہمیشہ اچھے ایماندار اور نیک کردار والے دوست کا انتخاب کرنا چاہیے اور خود بھی دوسروں کے لیے وفادار اور مخلص دوست بننا چاہیے اچھی دوستی نے صرف اچھی دوستی جو ہوتی ہے وہ نہ صرف زندگی کو خوبصورت بناتی ہے بلکہ انسان کے اخلاق اور شخصیت کو بھی بہتر بناتی ہے
بالکل جو ہے نا جہاں اچھی دوستی زندگی کو جو ہے نا جنت بنا دیتی ہے وہ جو ہے نا بری صحبت انسان کو جو ہے نا برباد کر سکتا اگر دوست غلط عادت کی جو ہے نا ہو وہ تو وہ جو ہے نا آپ کو بھی غلط جو ہے نا کاموں یا نشہ جھوٹ یا وقت کی بربادی کی طرف جو ہے نا دخل دیتے ہیں
ہوں
دکھیل دیتے ہیں اس لیے جو ہے نا دوست چننا چننے وقت جو ہے نا ہمیشہ احتیاط برتنا چاہیے
بزرگ فرماتے ہیں کہ جو نا نیک اور مطلبی جو نا نالائق اور مطلب ملبھی دوست ایک اکیلے جو ہے نا پن ہزار درجہ جو نا بہتر اکیلاپن جو ہے نا ہزار بہترار درجہ بہتر ہے
ہاں جیسے ایک شاعر نے کہا ہے کہ خوشی کے دوست بہت مل جاتے ہیں لیکن غم کا ساتھھی ہی اصل دوست ہوتا ہے
بالکل بالکل دوست کی اہمیت اور جو ہے نا ہمیشہ رائج رہے گی دنیا میں
ہاں بالکل وہی
بھائی جو ہے نا آپ سے بات کر کے بہت خوشی ہوئی بہت کچھ سیکھنے کو ملا
ہاں بھائی بالکل مجھے بھی بت ہی اچھا ٹاپک جی اچھا موضوع رہا یہ چلو شکریہ بھائیشا اللہ اللہ حافظ
شکریہ